ہلو
ہاں وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم اللام بھائی جان بوولے نا بھائی جان کیا حال چال
سب خیریت ہے بھائی جان آپ کا سب خیریت ہے آپ کے پریوار
جی بائی جان سب خرییا تھا آ بتائی امی جن
بھائی جان آپ کی آواز آواز اچھی سے نہیں آ رہی
بول رہے امی جائ ن ابو جائان لوگ خریییاتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان سب تو خیریت ہے لیکن آپ میں کچھ پرابلم نیٹورک پرابلم ہو رہا ہے شاید
کیوں بھائی جان ایسا کیوں ہوا
نہیں بھائی جان آواز تھوڑی گھر گھرا گھر گرا کے آ رہی ہے
کوئی پنکھے کی آواز تو نہیں جا رہی ہے
نہیں بھائی جان آپ کا جو آواز آ رہی ہے اس میں لٹ پٹا لٹ پٹا کے آ رہی ہے
او بھائی جان رکیے تو دونوں ایئر بڈ لگا کے دیکھتے بھائی جان کہی ٹھیک ہے کیا بھائی جان
ہاں بھائی جان دیکھ لیج جیسے بھی ہو
اب دیکھیے تو بھائی جان آپ
ہاں بھائی جان اب تو کافی اچھی آ رہی ہے پہلے سے مقابل
گئی نا
ہاں بھائی جان کافی سے
ا وہ مطلب کہ ایک ایئر بڈ لگایا تھا جی نا تو وہ کر
ہاں اور بھائی طائف بتائیے بھائی جان پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے
او پڑھائی لکھائی تو کافی ٹھیک ہی چل رہی ہے بھائی جان آپ اپنا بتائیے آپ کی پڑھائی لکھائی کیسی چل رہی ہے
سب خیریت سے چل رہی ہے بھائی جان سب خیریت ہے ہاں بھائی جان آپ کی پڑھا اب کی پڑھائی لکھائی اچھی نہیں ہے کیا بی ہے
نہیں بھائی جان میری بھی اچھی خاصی کوئی دقت نہیں ہے
بھائی جان کیا کیا کھانا کھا لیا بھائی جان
جی بھائی جان آج کھانا تو کھا لیا بھائی جان
بھائی جان کبھی کبھی آواز کا چل جا رہی ہے کہیں
نہیں اچھی جا رہی ہے کیا پتہ نہیں بھائی جان
آرے آ رہے اب رہ کیا کیا کائے ہیں بھائی جان
بھائی جان کافی لذیذ اور کافی سوادشٹ چیز کھیا بھائی جان چاول دال اور بھنڈی کی سبزی
او بھائی جان آپ کو بھنڈی کا سبزی اچھا لگتا ہے بھائی
لگتا تو ہے کافی مز دار لگتا ہے شروع کا لگتا ہے بھائی جان بعد کا نہیں
کیا بھائی جان
سمجھے بھائی جان بول رہے ہیں جس شروع میں جو بھنڈی ہوتی ہے جو مطلب کہ کافی کپ ملائم ہوتی ہے جو کہ بہت اچھیے لگتی ہیں وہ والا اچھا لگتا ہے اس کے بعد جی کہتے نہیں ہے کہ جو اس کے بعد جو ہو جاتا ہے کافی دن کے بعد بھائی جان وہ ٹائٹ ہونے لگتا ہے چبانے پہ خراب لگنے لگتا
نہیں بھائی جان وہ کیا وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ پہلےتھی ہوتا ہے پہلے چھوٹا چھوٹا اس میں بیا ہوتا ہے تو کاپ بھی اس کو جوئیل بولتے ہیں جو بڑا بڑا بیا ہو جاتا ہے نا اس کو جول بوتے ہیں ایک بتیا ہوتا ہے جو اس میں چھوٹا چھوٹا بیج ہوتی ہے تو کافی لذیذ لگتی ہے ہاں بھائی جان
وہی وہی اچھا نہیں لگتا ہے یہی اچھا لگتا ہے تو ابھی کا سمے تو ابھی وہ بڑا والا بھی تو ہوگی نہیں تو ان شاء اللہ آج کی کھانا اس لیے کافی لجیذ تھی
ہاں بھائی جان ابھی تو بیج چھوٹی والی بیج ہوگی تو کافی لذیذ ہی لگے گی بھائی
جی بھائی
اور بتائیے بھائی جان
آپ کو بھی پسند ہے کیا بھائی جان
بھائی جان بھنڈی تو کافی پسند ہے
تو بھائی جان آپ بھی کھاتے ہیں
ہاں بھائیین ضرور کھاتے ہیں
چلیے تک ہم کو پتاہ نہیں تھا بھائی جان کی ہم کو لگا تھا آپ کو پسند نہیں ہوگا
نہیں بھائی جان بھنڈی تو کافی پسند ہے بھائی جن کافی اچھی بھی لگتی ہے
ہوں چلیے دیکھیے کیا ہوتا ہے؟
ہاں بھائی جان
اور بتائیے نا کھانا پینا کیا ہوا ہے آپ کا
میرا تو کھانا پینا دال بھات چاول دال بھات سبزی اور اور سلاد بھی کھائیں بھائی جانان آج کافی لذیذ بنی تھی تھوڑا وہ س لوکا کا سبزی تھا وہی تھوڑا ننگرڑ اور تھوڑا کچا ہو گیا تھا اس کے کارن تھوڑی اس سبزی میں تھوڑی پرابلم تھوڑی خراب لگ رہی تھی تھوڑی کچا ہو گئی تھی اس لیے نہیں تو سبزی بھی اچھا ہی تھا اچھا ہی بنتا لوکا تو اتنا اتھی ہی نہیں تھا تھا جل نہیں تھا ٹھیک ہی تھا
جی بھائی جان ویسے بھائی جان ان شاءج کھانا آپ بنائے تھے کیا
نہیں بھائی جان وہ خالی سبزی ہم بنائے تھے اس لیے ایسا ہو گیا بھائی جان
جی بھائی جان کا ہے اس طرح بناتے ہیں بھائی جان بڑیا کیوں نہیں بناتے ہیں
ر بھائی جان دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے ابھی ابھی نیا نیا بنا رہے ہیں تو ہو جائے گا دھیرے دھیرے
او بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ کیا کیا بناتے ہیں کچھ بنانے کا ٹرائی کیے ہیں کہ نہیں ابھیک
ابھی تو کچھ نہیں کیے بھائی جان
بھائی جان تو کچھ کیا اب بنایا جائے جیسے ہی ا ا موبائل کا سویدھا ہے تو اس سے کچھ سیکھ سیکھ کر بنایا جائے تو کافی اچھا رہتا ہے
جی ویسے بھائی جان اس دن گھومنے گئے تھے تو ان شاء اللہ کتنا مست نظارا تھا بھائی جان
ہاں بھائی جان اس دن کا تو نظارہ ہی کچلاگ تھا
آ بائی جان جانتے ہیں وہ جو چرخا پارک نہیں ت بائی جان
ہاں بھائی جان
انشاء اللہ ہم لوگ جس دن گئے تھے وہاں پہ مات دو ہی ن لگی نہیں ہاں دو ہی فاؤنٹین تھی نا بھائی جان جھرنے
ہاں بھائییا
ہم اس دن گئے تھے تو مطلب کہ کتنا تھی نہیں بھی تو چار ہو گئی تھی بھائی جان
اب پھر بنی ہے کیا بھائی جانانا
تو بنی ہے
نہیں بھائی جان دو تھا پہلے سے ایک ادھر تھا اور ایک تھی کے سامنے چارخا کا
ہاں تو وہھائی نا دئی نہ بائی جان
بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہے
بول رہے بھائی جان تو مات دو ہی ن تھا
ہاں بھائی جان دو ہی تھا
تو مطلب کہ تو ہم کل کل نہیں کچھ دن پہلے گئے تھے نا بھائی جان اپنے بھائی جان لوگ کے ساتھ تو مطلب کہ چار ہو گیا تھا
او ہو گیا ہوگا بنا ہوگا تب
آپ ب بائی جن ہم ویس وس رہے جب مطلب لائٹ کٹے گی تو ک
آواز نہیں آ رہی بھائی جان کافی دھیمی آ رہی ہے آواز
بھائی جان کی جب اندھیرا ہوتا ہوگا رات کو تو کتنا مطب تا ہو ان شاء اللہ کتنا مزے ڈر لگتا ہوگا دیکھنے میں نا بھائی جان
ہاں بھائی جان اس دن بھی تو رات ہی ہو گیا تھا نا کافی کتنا مزہ آ رہا تھا
تو سمسیا یہ نہیں ن بھائی جان میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ ابھی جو ہے اس دن ہم لوگ گئے تھے تو مات دو ہی تھی نا
ہاں ہاں تو ہی تھی
اتنا شاندار دکھ رہا تھا تو آج اب کتنی بڑھیا دکھے گی بھائی جان آج تو چار تھی دو دن پہلے
او بھائی جان سات بنی ہوگی تب تو اور بھی لوگ ریلس بنا رہے ہوں گے اس دن بھی تو کافی لوگ اپنا ویڈیو بنا رہے تھے فوٹو کھینچ رہے تھے
جی بھائی جن بن ہی گے ہم مطلب کہ تھوڑا دیر سے گئے تھے نا بھائی جان اس کارن آ گئے تھے بھائی جان اندھیرا سے پہل ہی آ گئے پر دیکھے تھے چار بن چکی تھی بھائی جان اور کافی گھومنے میں کافی مز جیار تھے بائی جے
ہاں بھائی جان اس میں تھوڑی مضی بھی آتی ہے ادھر ایک جم کلاس تھی
جی بھائی جان وہ سب تھی ان شاء اللہ وہ سب کافی خیریت سے بھی تھی
ہاں بھائی جان اوپر چڑھے تھے کیا وہ گاندھی جی ہیں وہ اس کے اوپر
ہاں بھائی گاندھی جی واللا میں تو چہرے تھے بھائی جان پر وہ جو گھر بھائی جان اس کے اندر نہیں گئےتے اس کے اندر گئے تھے پر اس چھت پہ نہیں گئے تھے بھائی جنوں کو مزہ نہیں آیا تھا کیا ہی ہے چھت
نہیں بھائی جان کچھ کچھ نہیں ہے بس وہی ہے کہ اس کے بارے میں لکھا اکھا ہے وہاں پہ ہر چیز مل جائے گا
جی تو گھومے تھے نیچے جب ہال میں گھومے تھے بھائی جان پارک کے پر اس کے اپر اوپ نہیں گئے تو اوپر بولے تھے ہم تو آخر دیکھ ہی لیے بھجن تو پھر جانے میں کیا فائدہ
ہاں بھائی جانور تو ہے
اس نہیں بے
آپ اسٹیشن پہ گئے تھے تو اسٹیشن کا مینو دیکھے تھے کس طرح بنا ہو
جی بھائی جین اسٹیشن بھی کافی بڑیا ہے وہ تو کافی بن بھی گیا بھائی چلیے ہم لوگ کا سمے بھائی جان کچھ دن میں دیکھیے گا اچھے سے ہو جائے گا اور بتے نا بھائی جان اور آپ کا پریوار میں سب لوگ خیریت امی جانبو جان لوگ
ہاں بھائی جان سب میرے پریوار میں سب کھل تھے بائی جان اور بتائیے بھائی جان
جی بھائی جان سب ٹھیک ہے چلیے تو ان شاء اللہ پھر آپ سے پھر باتیں ہوگی باتیں کرنے کے لیے کافی شکریہ خدا حافظ
انشاءاللہ